ہلو
ہیلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور ہل جل
سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے
کیسے جی کیا ہو گیا
ک س نا
بتائیے کیا ہو گیا ابھی تو بڑھیا سے بات کر رہے تھے
ابھی پڑگے اٹ رہا ہے
ف کر مگا پٹ کیسے کیا فرما رہے تھے
پڑھ کے اب اٹھ رہے ہیں تو
ہاں جی ابھی تو اٹھے ہیں سبھی باقی ہے اتنا م
ہوں
خر کامشان ختم ہوناچاروا ہاں نہیں شید کام اٹاوا چلو دیک لو تو ہاں تو اتنے رہا اور سب بتائیے حضرت کیا ہو رہا ہے
ہاں
کھانا پینا ہو گیا
ہاں
کیا کر رہے ہیں تو
کام کر
ابھی کام کر رہے ہیں
ہوں
واٹسپ میں لگے ہوئے تھے
ہوں لائٹ کٹ بھی نہیں ہو س
او تو ابھی کام نہیں نا کرتے ہیں جی
نہ م نہیں کو اپر نہیں
اچھا اپنے من کے اوپر تو وہاں سے دور نہ ہے گ تو تو آ وہاں نہیں گئے ہیں گھر
ہ
کا ہے
اچھا
بتائیے کچھ وجہ ہے کیا
نہ
لگ تو رہا ہے اتنی رات اتنا رات تک آپ کام کر رہے ہیں تو
ب دوسرا کوئی کام کرنے آ ہے خالی ہم ساتھ میں آئے مشین وشین سیکھنے کے بھیے
مشین اس نے سیکھنے کے لیے دوسرا
ہوں ب دوسرے جگہ ہے مطلب وہیں پہ ہیں لیکن دوست لوگ جسے اپ نہیں
اچھا اچھا اور
جچھ
یہ بات ہے
ت لوگ نائٹ ڈیوٹی کرل رہا تھا تو
اچھا نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کب جائیے گا وہاں
تبا
صب
ہوں
تو صبح آپ کو کام کرنا ہوگا نا
ہاں
تو سوئیے گا تب نا
کو دقت نہیں
ہوں جاک
نہ جاگیں گے جاگیں گے پس ہو جائیں گے
سو جائے گا کام کرنا ہوگا تو کیسے
ہاں
کھانا پینا ہو گیا کیا کیا کائے
ٹمٹر کے گھیور جانتے ہیں
ہاں ارے کیلو بائی سب دبائے ہیں لوگ نا کیسے
بس وہیٹ ہاں
خالی وہی پیے ہیں
ہاں
اس کے ساتھ اچھا چاول کیا ماشاء اللہ اچھی بات ہے کسی طرح پیٹ چلنا چاہیے گاے
ہاں
ہم لوگ سے تو بڑی تھک
ہاں بڑیا رہ ہے
میرے بھائی ہم لوگ کے چاول مل رہا تھا تو اس میں لگ رہا تھا ماڑا پس آیا بھی نہیں گیا ہے نم پوڑا پتل سمجھ سکتے ہیں
وہ وہ سب لائف سے گزر چکے ہیں
ہاں آپ کا تو آپ کا تو ٹھیک ہی ہے آپ کا پیمنٹ آیا ہے اس میں
ہوں دور سوروپ دیککھا رہا جاوید بول رہا تھا کہ
ابھی نہیں آیا ہے اکاؤنٹ میں
نہ
میرا تاج بھی آیا ہے
انا
دو سو دو سو چھیانوے روپیہ
میرا دو سو نو روپئے دکھا رہا ہے
ہاں ہاں تو اب بات جو بات کر رہے ہیں نا
ہاں
فٹیلہ ہوگا
ہوں
دو سو چھیانوے روپیہ اور دو روپے پہلے ہی دیا تھا تو دو سو اٹھانوے ہو گیا
روپیہ دیا ہے پتا ن میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا جا تو بول رہا تھا مطلب اکاؤڈ میں آ جائے
چل جاتا ہے وہ ترنت ہی ہے یو پی آئی صحی ڈالے ہیں نا
رم رام
گیا ہوگا شاید جسے پیسہ ہوگا نا ایسے بھی چیک آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوگا
میسج تو آیا س پر نہیں پیسہ رپ میں
ہاں ہاں
ہوں
میرے پس میں خالی تیرہ روپ بلتا تھا اکانٹ میں آیا تو پھر کچھ کچھ ہو گیا سہارا اس سے غریب کے لیے
میرے کہاں ہوی
کیسے
غریب تو ہم ہ
او ہو آپ کما رہے ہیں ایسے بول رہے ہیں
غریب میں رہنے تک کمانا ہے تو بتائیے
ابھی ابھر آھر آ نے کافی لگ رہا یہ نہیں مطلب پڑتے
مطلب جو نہیں کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے
ہاں ہاں
اچھا باتاز ہے بھائی بہت بڑھیا بات ہے جو کماتا ہے غریب ہے نہیں کماتا ہے میر
اچھی بات ہے نا
ایک دم اچھی بات ہے جو ایک دم گھر میں بیٹھا رہتا ہے نا بنا کچھ کام کرنے کے وہ بڑا امیر ہے
اور جو کام کرتا ہے پورا غریب کیسے
ہاں
کل صحیح ہے نا
ہاں ہاں
اچھا اور گرمی ورمی کیسا ن ادھر
بہت زیادہ تو
ہوں گ مور مورنین ہوورا
ہو گیا ہوگا
ہوگیا
ہاں
اچھا ہم لوگ کبھی ہو گیا ہے وہ شاید لائٹ بھی کٹ گئی ہے ابھی ہائے ہائے ادھر لائٹ ہے
ہمم ہمم
ہ ہاں
ہوں ہوں
آج کی سطح فھرتیلا مزاج سے ن بات کر رہے ہیں ہ بتائیے کچھ ہوا ہے تو بتائیے
ہاں ک
کچھ نہیں بتائیے گا
بتانے کے لیے جو بات رہتا ہے بتے کرتے ہیں ایسے تھوڑی ن بھی نہیں بتاتا
ہاں بتاتے تو ہیں
بتاتے ہیں بتاتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے
یہ ایئر فون وغیرہ
اور سب بتائیے جی
ایکر سے بات کرے تھ دوست لوگ سے ہاں ارے دوست لوگ سے تو ایسی بات کر رہا د نوں بات کر کے پھر لے د
کیا بستا ہوں
ہاں
کیا ہوا
اچھا کون ایسے اڑاتا ہے آاں
ہوں
کانی سے بول رہا تھا نا
اچی
کون ایسے مطلب بول رہا تھا
ہاں
ہاں ہے کوئی کوئی دوست ن
اچھا اچھا آپ کے کر ترس سے کتنا لوگ ہیں وہاں پر
بیرے گورت رت
آ
میرے گھر کی کوئی نہیں ہے
کوئی نہیں آپ کے گھر آپ کےد اور طرکھتا آپ گاؤں کا
ج
کوئی ن ہاں کہاں گلو
یہاں کوئی ربل کرتا ہے میں پرلا
ہاں ہ اچھا جازاز سے بات ہو ہے
ہ
آ
اور سر بعد بھی بات تو ہوئی تھی
اچھا ہاں بڑھیا سب بتائیے
سس چل ٹھیک ہے
کیا چز
اسی طرح چل رہا ہے
ہ تب توب ٹھیک ہے نا
ہوں ہ
ہ اچھا تو آج وہیں لگے گا
جی
تو صبح وہاں جائیے گا روم پر ہاں
ہوں ہوں
وہاں سے نہا دھوا کر آئیے گا پھر سے
ہ
اچھا
ہ یہ مشین
کیا چیز ما ہاں تو آپ وہاں سیکھ رہے ہیں
ہم اب کٹین کرتے ہیں سمجھے
ل گنےا اچھا کٹنگ کرتے ہیں آپ س
ہاں خالی کٹن کرتے ہیں س چلتے نہیں ہے تو وہی سلنے کے لیے س گے
سل کہاں سیکھ رہے ہیں سنیے کے لیے
جو لوگ کٹن کرتے ہیں صفائی کا
دیکھی لیکن نہیں رے ہاںتنا یکھا تھا دیکھ آ لگا تھا
ہے نا
سات ستر سات سر ہاں جی بولیے
بول رہے ہیں جیسے وہاں پہ سیکھنے کا موقع نہیں رہتا سمجان تو کام ہی کرتا
تو سیکھ گئے نا کہ تو
تھٹین سھ
یہ گرین دھا رہتا کبھی بھی
دوست لوگ ایک لوگ رات میں سنیچر کے رات میں کبھی کبھی رات میں لگاتا ہے تو آ جاتا
کون ماہتی ہے نا تم چلیےا ٹھیک ہے سوی ہے
ابھی سونےا ہے ابھی لائٹ کٹل ہے ابھی مشین نہیں چل رہا ہے
ج
ہ
ب
بارہ ایک دو بجے لگ جائے کر
ہاں ہاں آئی پھر ادھر بانی بھائی ہے
نیٹ نہیں چل رہا ہے کام
چل رہا ہے نفچیسے ہو ہے آواز نہیں جا رہی کیا پنکھا وغیرہ چل رہا ہے نا اور سب بات کر رہے ہیں لڑکا لوگ دھر کیا گھنا کیسے ہیں با آپ رہ کش بس آپ آ پتا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو جی ہ